السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بارش ہو رہی ہے ادھر ارے ہم تو آ گئے ادھر جالیم طرف بازار میں
ظالم اج بازار لگتا ہے
ہاں سنڈے بنانے کے
بار تو بازار میں کا کا سستا دکھ رہا ہے
کچھ نہیں بس گھومنے کا کیایالتایں سستا سے مطلب نہیں ہے سمجھے ابھی تک ابھی تک امرود لیے ہیں
ہاں
ہم روز دیکھنے کی جگہ ٹھیک تھا
ہوں
تو ہمار بیٹٹی کا بہت چوائس ہے امرت تھا پسندیدہ چیز ہے تو لے دیے
مکئی اکئی نہیں دیککھ گا
ہاں ہے مکئی بھی ہے لیکن مکئی کا چانسز نہیں لگ رہا ہے شام میں کل اس سے پوچھے کہ کا بنا د بیٹا تو کل سنڈے ہے تو پاپا دس کا کھانا ہے ہم کو اور اڈلی کھانا ہے
ہاں
توائی دھسکا بنوا دے رہے ہیں تو کہاں سے مکئی اکئی پکے گا ماتا ماری کون کرے گا
اچھا
اس دن منگل کو ہی لیے تھے
ہاں
بیس روپے ہے مکائی ٹھیک ہے اوراں یہی ہری سبزی ہے کار ب آگبا ہاں ہاں وہی چ ساتو م گ ہاں اچھا اسی لیے تو آگے نہیں ایک بار ہم ادھر سے ریچو گھٹا ہو ترف کے ریچو گھوڑا طرف سے لوہردا گا گئے تھے
ہوں ہوں
تو ادھر سے آنے وقت دیکھے کے یہاں لگتا ہے تو
ہم تو لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں ایک مرتبہ لوہردگہ گئے ہیں اس سمے وہ روڈ بد رہا تھا
اچھا اچھا نہیں تو ابھی ایک نمبر بن گیا ہوں ہوں
تو اس نے میٹلوے میں گڑیا رگڑتے لے گئے تھے
جب بھی ہم جاتے ہیں نا لوٹ دگا
ہاں
یہی روٹ سے جاتے ہیں مطلب ہاں شانت ایریا ہے چالیس روپ بول چالیس روپ
ہاں
ہاں پکٹ ہے ایک نہیں دو جگہ ہے ہاں گٹیا کے گٹیا کے نیچے ڈال کے
ہاں ہاں
یہ روڈ ا بھی بہت مست بنایا ہے اور شانتی ہے بزی نہیں رہتا ہے اور شاٹ بھی پڑتا ہے
خا شاٹ پڑ جاتا ہے
سامی ہو ہاں
آپ تو سنڈے ا توا دن بس سوئے ہوں گے گھر میں
نہ ہی صبح سے کام دھندا کر رہے تھے بھائی لیبر رہ جا کے پیچھے ادھر ادھر
کہ کچھ کروا رہے ہیں کہاں گھر پہ
ابھی فشٹک پلاسٹر کروا رہا ہیں ہوں تریجا کا ساڑھے تین سو ہے سولی ہے چار سو کلی چار سو مستری چھ سو
اچھا
وہ
اے تو اب تو مزدوری بھی بڑھ گیا نا بہت پہلے کے حساب سے زیادہ
میں نا وہی لیبر کوسٹ جان مار دیتا ہے
پہلے کے اپیچھا بہت بڑھ گیا ہم لوگ کام لگاتے تھے تو اسی روپیہ اریزا کا ریٹ رہتا تھا نبے روپئے کولی کا ریٹ رہتا تھا
ہاں
مستری کا اڑھائی سو روپیہ تھا
ہاں دھیرے دھیرے مہنگائی ہر چیز کا بڑھتے جا رہا ہے
مہنگائی بڑھ رہا ہے زمین کا ویلو بھی تو بڑھ رہا ہے
ہوں
ہوں ارے زمین کا ویلو کم تھا
تو اتنا مہنگا ہی نہیں تھاب زمین کا ویلو بڑھ گیا تو دیکھ رہے ہیں زمین ادھر ادھر کر کے اس جگہ جو شکیل حافیظ صاحب کے آس پاس جتنا دکان ہے
ہوں ہوں
سب سمجھیے کہ اب ادھر ڈہی مرخ ساسن اچا کوچرا طرف بیچ بیچ کے فان کیا
ہاں
ہوں
پچی تو ل لگائی
مکئی بک رہا مکئی کھانے کا شوق تھا جی لیکن مکئی ادھر ملا نہیں کہیں
تو آئیے لنے ل لے آتے ہیں ہم ادھر سے
کدھر سے
یہیں سے ار تو آپ آ جائیے گا لات ہار ہم یہاں سے لے آتے ہیں
لاتے ہ ہم مکئی لینے جائیں گے حالانکہ ادھر تازہ مکئی چڑھا ل ہوگا
ہاں پجا
ہوں ہم لوگ کو یہاں مارکیٹ آ لگتا ہے کونے میں
ہاں کو
لیکن بائکوا گھر نہیں ہے تو اسی لیے نہیں جا پائائے جاتے تو دیکھ لیتے
کا چ نہیں ہے
بائک نہیں ہے اس کو لے کے گیا ہے
آپ کر دیجے نا اس کے ٹماٹر نہیں پوچھ اچی ہم کو سبزی وبزی لینا نہیں ہے بس ایسے ہم گھومنے آ گئے کل ہی لیے تھے مارکیٹ میں پچاس روپے کیسے ٹماٹر دے رہے ہاں چالیس
چالیس روپے ریٹ اس بار گھٹا نہیں تھاج
ل کے رے بیھا لو م رہیا
ہوں
لے لیتے ہیں پ لے د
کیا کیجیے گا مہنگائی تو ہے یہ ہے بچہ لوگ کے بھی لے جاتے ہیں گھوماتے پھرتے بارش چلتے نہیں لے گا
بارش نہیں سوی تھی اب پالتو ہے اس کو شام میں ڈیلی مارکیٹ گھما کا اتنا لمبا لگے گا
ہاں
لمبا
ہاں نہیں وہ سوی تھی دپوا تھا زیادہ ہم دھوپے میں نکل گئے ہ ادھر آیا تو پھر بادل کیا پھر پھر پانی گر رہا ہلکا ہلکا
رہاجب بارش تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے انسلك کیا ہوگا ہوں
سےومرا ہو مرچ لےینا ہے جی دس روپے پؤوا بیس روپ روپیہ میں آدا کلو چالیس روپے کلو
سوکھ جا کےہ سب رکھل رکھل
نہیں فریج میں رکھیے گا تو کچھ نہیں ہوگا
ہوں
اور منگل بازار کو ملال تھا کیسے اسی روپے
ہاں
ج اسی روپیے میں تھا نا میرے کیا ہ دیہات کا مارکیٹ مارکیٹ میں س کچھ ریٹ رہتا ہے جو اپنا گھر ا سے گھر گھر کا رہتا ہے نا
ہاں تازہ ہے دیکھتے ہیںا لوکل آدمی
ہاں
تازہ تو ہو گئے
ہاں
تازہ ہوگا ہی
ہوں تازہ ہے جو بھی یہاں چڑھا ہوا تازہ ہی ہے
بعات میں سرح ادھر ادھر کو مارکیٹ لگتا ہے دن نوا گڑھ ہے ایک دن کونے ہیں تو
لگتا ہے نا
ہاں ہاں سنڈے کو کونے لگتا ہے کل منڈے ہے تو کل منکیری لگے گا
منکیری میں
وہاں پہ نیا ایجاد ہوا ہے اسٹارٹنگ ہاں بازار کا
سردی ہو گیا تھا
ہاں جی کل سے کھیتبا پر تھے نا تو بھوک لگ رہا تھا تو چچا تھے تو آ رہے تھے ہوں تو ہم بولے کچھ کھانے کے لیے لیتے آئیے گا اب کھانے کے لیے جو ہے کچھ لائےیں گے کیا کیلا لے کیلا کھا گیا دھوپواں میں تھے کیلا کھا کے تین گو اور پانی پی گئے
ہاں وہ تو ہو ہی جانا ہے آٹومیٹک
ہاں ناک سب سر سر سرسر ناک کر رہا ہے ہم کوبھی نکلنا ہے لیکن کچھ کچھ کام پڑ جا رہا ہے ا لے ب کچھ ادھر بھی کام ہے تو نکلنے کے لیے ڈیلی سٹرڈے کو ہی نکلنا تھا تو اس دن نہیں نکلے آج سنڈے ہو گیا آپ منگل کی پلاننگ کر رہے ہیں سنترا گاچھی سے نکلنے کے لیے چار بجے صبح آتی ہے اجمیر سے
ہاں ہاں
اسس کوسٹلی پڑتا ہے ایک دم فرسٹ کلاس ڈیڑھ ایک سو پینتالیس روپے ٹکٹ کا ریٹ ہے پچاس روپئے ٹرین میں کھائیے گا آپ کا ڈیڑھ سو روپے میں پہنچ جائیے گا
جنرل
خال ہی پورا رہتا ہے پورا کھا لیجیے یہاں چڑھھیے جا کے اوپرے جا کے سوکھ جائیے
ہاں
پورا خالی آتی ہے یہی تو سوچ رہے دیکھیے کایا کریں فی الحال ابھی جانتے ادھر موڈ بھی نہیں کر رہا ہے کہ جاتے ہیں ب آٹ دس دن بعد ہی
جانے کا تو چھوڑ دیجے ابھی بچ جائیے
ہوں اس لیے کہ لے کےدھر بھی کچھ کام ہے لوگبھی کام کرنا پڑ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نون چالیس ہو رہا ہے اجان ہو رہا ج تو جالم تو جظالم تو یہ پہلے ہی پڑ جاتا ہے مطلب مندروا جو ہے ب بیچوا میں چوراہاٹ ہے وہی جالیم نہ ہے اچھا مونگگر اس سے آگے ہو جاتا ہے
مگر ادھر وہ روٹ ہو گیا دوسرا روٹ سے وہاں پہ جیسے کیندری ودیالیہ کے پاس ہے نا لوٹو روڈ
دہنا دہنا سے کٹیے گا تو منگا
مونگر اور نیندر لے جائے گا آپ کو
اور سیدھے لے جاتا ہے جال
ہاں سیتے گوبا اور جالم
وہی جو نبی نیا پارک بن رہا ہے وہی روڈب سے گئے ہوںے
ہاں
کب اسٹارٹ ہوگا پرک بو
اگلے سال
نہ لیکن ایکٹ لاتار میں کٹوار کوئی پارک نیا بناا نا چلڈرین بغل میں ہے
ہاں ا وہ تو تاپا پڑوا نہیںچے
سوامی وویکانند کیا نام ہے
ہاں وہ تو وہ تو کبھی اوپننگ ہو گیا نا
ا تو چلڈرن الگ ہے
چلڈرین الگ ہے چلڈرین کے ہی وہی راستہ سے تھوڑا سا آگے میں بس تاپا پہاڑ کے نیچے جڑ میں ہے
لیکن د دونوں سے سپر یہی بن رہا ہے جو راستہ میں آپ گئے ہیں
یہ ابھی اس کا کام اسٹارٹ ہے ابھی مطلب لگے گا اس میں ایک
ہم لوگ کو اکتوبر نومبر میں دیکنے کے آئے تھا تو دیکے کہ ابھی کام چل رہا ہے لیکن تھوڑا اچھا بنا رہا ہے اسپیس اس اچھا بڑا ہے بڑا اسپیس ہے ٹھیکٹھاک اسپس رکھتے ہے
ہاں وائفا کر رہی
ہاں تو جسٹ بس دس سیکنڈ ہی بچا ہوا ہے
اچھا ٹھیک ہے نا ہم پ کال کر لیں گے
ہاں ہاں تو سبزی سب خرید لیے
ہم تو کچھ نہیں خریدنا ہے صرپامروود خریدے
ہم لو تو خریدنے گئے ہیں ن
ابھی کال کر کے پوچھیں گے کچھ لانا ہے سبزی تو بولیں گے تو لے لیں گے
اچھا ہاں پوچھتے ج گا ارے جو ادھر تازہ مل جائے گا نا امر کٹوا میں وہا تو ملتا نہیں ہے ویسے
ہاں نہیں ملتا ہے
ہ اور کچھ مہنگا بھی لوگ بیچتے ہیں جتنا دوری میں جا کے بیچے گا تھوڑا تو پچ دس روپئے ٹائٹ ہے بیچے گا